ہیلو اب
ٹھیک ہوں اب کیا ٹوپی پناؤ
جو اس نے پہلے ہی بھیجا تھا موسمی تبدیلی اور موسموں کی اہمیت
اچھا چلو بتاؤ آج کل کا کشمیر کا حال
ہیں
بولو آج کل کے کشمیر کا حال
قدرت نے ایک سیکنڈ میں بول رہی قدرت نے زمین کو اے ایک خوبصورت نظام کے تحت تخلیق کیا ہے جس میں دن اور رات کی گردش سورج کی روشنی بارش ہوا اور مختلف موسم شامل ہیں موسموں کی تبدیلی اللہ تعالی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے جو زمین پر زندگی کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں عام طور پر ایک سال میں چار بڑے موسم ہوتے ہیں بہار اسپرنگ گرمی اور یے ہے کچھ سرد اور ٹنگ کو کیا ہے بولتے ہیں خزان کچھ ہر موسم اپنی الگ خصوصیات خوبصورتی اور اہمیت رکھتا ہے زمین کی سورج
آ ہیلو
ایک سیج
ہیلو
بولو
آواز نہیں آ رہی تھی
ہاں
آواز کٹ گئی تھی
اچھا اچھا اب آ رہی ہے
ہاں
موسم تبدیلیاں انسانی زندگی جانوروں پودوں ماحول اور ہمم ہمم پتہ نہیں کچھ ہے پر گہرا اثر ڈالتی ہے باہار کو پھولوں اور خوشحالی کا موسم کہا جاتا ہے اس موسم میں درختوں پر نہیں یے کیا ہے پھر پتہ نہیں کچھ نکلتی ہے رنگ برنگی پھول کھلتے ہیں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور ماحول تازگی سے بھر جاتا ہے کسان نئے فصلوں کی تیاری شروع کرتے ہیں اور قدرت کا حسین ایک عروج پر ہوتا ہے ذرا فیضل اور کچھ بولو میں اب بور ہو گئی اس سب سے
بور تو ہونے والی تھی نہ اتنا جو گسا پٹا بولا یہاں جائے یے کتابی وہ ہے نہ فیسٹیول اٹھارہ سے چھبیس تک وہاں پے
کہا پے
جو گروپ میں آیا تھا
وہ کہا پے ہے
ایس کے آئی سی سی
تو جاؤ
وہاں جائے
تو جاؤ
جاؤ اکیلے کیا جائے وہاں
کیوں آپ کو کیا ہے
ساتھ جاتے ہیں نہ
نہیں کیوں
میری مرضی
ہی ہی ہی
اور کیا یہاں انکی مرضی چلتی ہے
بول رہے ہے کہ آج کل دن دنیا موسمیاتی تب دل کے ایک بڑے مسلسل کا سامنا کر رہی ہے
تو آج اتنا بڑا آپ کے سامنے ہے اتنا بڑا چین
کی جنگلیات کے بے ذریعہ کٹائی گاڑیوں کا دھواں گرین ہاؤس گیس کا اخراج اور ماحول کی آلودگی کی وجہہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے
کیا ہے وہ چاروں طرف دھواں ہی دھواں آج کل کی سب سے بڑی بلوت ہو آپ کے پاس سامانیا کہ موسموادی موسمیاتی تبدیلیاں کل دیکھو کل کتنی دھوپ تھی آج دیکھو آج بارش میں کتنا موسم ٹھنڈا ہے
کہاں ہے ٹھنڈا موسم یہاں س
ا بور کل سے تو کل کے حساب سے تو ٹھنڈا ہے ابھی تھوڑی دھوپ ہے صبح سے تھا نہ ٹھنڈا موسم
نحصہ
بارش جو ہو رہی تھی ہاں آپ کے شہر سے تھوڑی ٹھنڈا ہوتا ہے شہر اور یہ لوگ
ہوں
اب کیا بولے شہر والوں لوگوں کو کہ ٹھنڈا موسم کیسا ہوتا ہے
شہر والے لوگوں کو تو بس یہی پتہ ہے کہ ہم شہر والے لوگ ہیں بلاوا آیا اسکول جاروں اچھا اس کو بولو چار منٹ ویٹ کرو
آیات کہاں گیی اچھا سونو
آیات ہ
ہم سب کو ذمہ داری ہے کہ ماحول کو صاف رکھیں زیادہ سے زیادہ درخت خت لگائے جو گاؤں میں آپ لوگ کو ہوتے ہیں نا
ہاں کیونکہ شہر والوں کو تو بس بلڈنگیا بنانی ہے نا
ہ۔ ہ۔ ہ
یہ م آرتے کھڑی ہے
ہاں درخت لگائے پانی اور بجلی کاس کاس ذائعہ روکے کیا ہاں آلودگی کم کرے پلاسٹک کا کم استعمال کرے اور قدرتی وسائل ہے کا دانش مندی سے استعمال کریں تاکی موسمی تبدیلی عقل مندی
اچھا
ہوتا ہے نہ یہی شاید
اچھا چل بتائیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہو ہاں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا
پتہ نہیں وہ میں بولوں گی نا آپ کو بعد میں انگلش میں ایسے مجھے نہیں آئے گا
نہیں مجھے ابھی سننا ہے
آسمان سے گرا
کھجور میں اٹکا
اچھا مطلب نا سیدھے اوپر ہائی لیول سے نیچے گرنا وہی
ہمم اس کا مطلب شاید یے تھا میں نے سنا تھا کی یے اگر کوئی ایک پرابلم سے نکل کے دوسری پرابلم میں سیدھے اٹک گیا بڑی پرابلم میں اٹ لگیا
ہمم
ایک اور تھا یہی خود کے پیر پے کلاڑی مارنا وہ کیا ہوتا
خود کو ہی کسی اس میں ڈالنا مسئلے میں مسئلے میں ہے نا
مصیبت
مصیبت میں ہاں مصیبت میں
ایک اور تھا بندر کیا جانے ادرک کا سواد اس کو مطلب مجھے وہ بڑی تھوڑی میننگ بتا کے بتا
پتہ نہیں ہے ذرا اب مجھے نہیں پتہ ہے
تے
کس کا پھر سے بولو میں بھول گیی
بندر کیا جانے ادرک کا سواد
مطلب کوئی مطلب کوئی ایسا ویسا انسان کوئی اچھی اچھی انسان کی کوالٹیز وغیرہ کیسے جان سکتا ہے
نہیں اس کا استعمال ہم تب کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کچھ بولوں گا نا آپ کا آپ کی سمجھ میں نہ آئے نا
نہ آئے ہاں اب میں تھوڑی نا آپ کو ایسے ہی بولوں گی میں نے آپ کو بولا تو آپ کو وہ آب سمجھنا تھا نا میری
سمجھنا ہوتا ہے تو اچھے سے سمجھنا ہوتا ایک اور محاورہ تھا
اس موسم میں درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا اور ماحول خشک ہو جاتا ہے سردی کا موسم میرا سب سے پسندیدہ موسم
اچھا کچھ سینٹینسز بناؤ
اور کم درجہ حرارت کے وجہ سے پہچانا جاتا ہے اس موسم میں انسان گرم کپڑے استعمال کرتا ہے اور بولو نا کیسے بنانے ہیں کیا کون سے جملے بنانے ہیں
اسد استاد ورڈ پہ ایک سینٹینس بنا دو
استاد میں آپ کی بہت اچھی استادنی ہوں میں نے آپ کو ا
تو اس کا تو میں ورھ کر اس کا میں ورھ کر سکتا ہوں کہ نہیں
ہوں
اچھا اب بلی پہ بناؤ
بلی مجھے بلیوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے
ہوں اور میں نے ایک بلی کو پال رکھا ہے جو ابھی فون پہ بات کر رہی
اچھا آپ نے تھوڑی نا مجھے پال کے رکھا ہے
مطلب دوست بنا کے رکھا ہے
کرو چپ اب اس نا ب نمق دوسو
اچھا کس نے بولا نہیں ہو دوست
نہیں
پھر کیا ہوا دشمن
دشمن ہو
جانی دشمن ہ
ہاں جی کیو
اچھا اور سنا اور مزے تھے گھر پہ
ہاں شکر اللہ کا
کل تو پرسوں اچھا جج کے آئی تھی جلدی نکلی
ہاں
پرسوں اچھا جج کیا اچھا چلو کاٹو کال اگئی کال میں بولوں گا
میں ابھی کروں گی ایک منٹ کے بعد
اوکے